السلام علیکم بہن
وعلیکم السلام
سچ سچ بتانا کل تم بنا مجھے بتائے مارکیٹ گھومنے گئے تھی نا
ارے نہیں نہیں وہ تو بس ایسے ہی امی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی ویسے بھی تم اتنی دیر تک فون نہیں اٹھا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ تم بزی ہو گی
ہاں ہاں اب بہانا مت بناؤ بہن جب خود شاپنگ کرنے کرتی ہو نا تب مجھے م ب تب تمیں مجھے میری بالکل یاد نہیں آتی لیکن جب بیگس اٹھانا لگ رہتا تب مجھے ہی لے جاتی ہوں اپنے ساتھ
ہاں ہاں ہاں ہاں کیوںک تم میری سب سے پیاری اور محنتی دوست ہو اور ویسے بھی تم ت شاپنگ ایک ہو کہ تمہارے بنا اچھے کپڑے چننا مشکل رہے گا
بس بس اتنی تعریف مت کرو مجھے پتا ہے تم مجھے مکھن لگا رہی ہو تاکہ میں ناراض نہ رہوں تم سے
ارے باڑا سچ بول رہی ہو تمہاری پسند اچھی ہے اس لیے تو تمیں ساتھ لے جانا ضروری ہوتا ہے بار وہ ہرا س تم نے پسند کروایا تھا اس کی سب سے سب نے کتنی تعریف کی تھی
وہ تو ہے لیکن پھر بھی مجھے برا لگا نا تم نے میرے بنا گول گپے بھی کھا لیے ہوگے نا
ہاں اچھ ار دکا نہیں
ہاں جی بالکل دوستی میں سب سے زیادہ دھوکا یہی ہوتا ہے کہ کوئی اکیلے جا کر پسندیدہ چیزیں کھا کر آئے
ہ ہ اچھا اچھا بڑا اگلی بار سب سے پہلے تمہیں ہی بلاؤں اب غصہ ختم کرو ویسے تم خود بھی تو کم نہیں ہو پچھلے ہفتے تم نئی چوڑیاں لے کر آئی تھی اور مجھے بعد میں پت چلا تھا
ارے وہ تو بس اچانک دکھ گئی تھی اور پھر میں نے سوچا تم کہو گی مت لو پیسے بتاؤ
کیونکہ ہر بار تم یہی بولتی ہو کہ اس مہینے کچھ نہیں خریدیں پھر خود ہی سب سے زیادہ شاپنگ کر لیتی ہو
کم سے کم میں کپڑے خریدتی ہوں تم تو ہر بار ڈائری پینس آدی چیزیں خرید کر لیتی ہو نا جس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی
ہاں وہ چیزیں اچ سٹیک سامان ہوتا ہے
ہاں ہاں اچھا جی پھر بھی سامان باد میں الماری کے کونوں میں ہی پڑے ہوتے ہیں نا
اور تمہارے کپڑے آدھے تو ٹگ لگے ہوئے ہی پڑے ہوتے ہیں
وہ اس لیے کیونکہ میں اسپیشل اوکیجن کا انتظار کرتی ہوں جیسے عید ہر چیز روز تھوڑی نہ پہن لیتے
ارے وہ ہر لڑکی کا حق ہے الماری بھری ہونے کے بعد بھی ایسا محسوس کرنا ٹیلنٹ ہے
ہاں ہاں صحی بات ویسے تم ہمیشہ اتنی دیر کیوں لگاتی ہو تیار ہونے میں اگر کہیں پانچ بجے جانا ہو تو تم چار بجے سے ہی بس پانچ منٹ پانچ منٹ بولنا شروع کر دیتی ہو
میں جلد بازی میں تیار نہیں ہو سک تو پرفیکٹ سب کچھ چاہیے اسی لیے
اور پھر آخری مومنٹ پر بولتی ہو میرا دوسرا جھومکا مل ہی نہیں رہا کہاں چلا گیا
ہاں ہاں وہ تو ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی لیکن اور تم ہر بار ریڈی ہوک آخری میں سیلفی لینا شروع کر دیتی ہو
کیونکہ سیلفی لینا بھی ایک کلا ہوتی ہے میڈم
ہاں ہاں دس فوٹو ل کے بعد مجھے اس میں اچھی نہیں لگ رہی
ہاں یہ تو بات سچ ہے جس میں اچھی نہیں لگوں گی تمیں بولوں گی نا اس میں میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں
ہاں اچھا پھر آدھے گھنٹے بعد وہی بلری فوٹو اسٹیٹس پر لگا دیتی ہوں
کم سے کم میں تو فوٹو ڈال دیتی ہوں تم تو کچھ بھی نہیں کرتی
اچھا ہونا چاہے نا ورنہ لوگ سمجھتے نہیں ڈالا
ہاں ہاں اور سب سے مز دار بات پتا ہے کیا ہے ہم دونوں ہر چھوٹے بات پر لڑتے ہیں لیکن پھر پانچ منٹ بعد خود ہی ہنسنے لگتے ہیں
کیونکہ ہمارے لیے لڑائی یا اصلی نہیں ہوتی بس مذاق مذاق اور نوک جھوک ہوتی ہے اگر ایک دن تم سے بحس نہ ہونا تو دن بھی ادھورا لگتا ہے
چلو ایسی بھی بات ہے کیا اتنی مزہ آتی ہے تمہیں
ہاں ہاں زیادہ ہی خوش مت ہو میں نے صرف سج بول رہی ہوں ویسے بھی تمہارے بنا مزہ نہیں آتا
چاہے کتنی بھی نوک جوک ہو جائے لیکن آخری میں سب سے زیادہ بات میں تم سے ہی کرتی ہوں
ہاں اور ہماری جھگڑا کا سب سے ہ فنی حصہ پت ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بھی م میںز بھیجنا بند نہیں کرتے
ہاں ہاں ہاں بالکل صحیح کیونکہ فرینڈ شپ میں ڈرامہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے لیکن سائلینٹلی
صحی کہا چلو یہ بتاؤ آج شام کو کیا پلان ہے آپ کا
اگر تم ناراض نہیں ہو تو ہر بار کی طرح ہم چاٹ کھانے چلیں
بس چاٹ ہی کاننا ہے آپ کو
جی ہاں پھر دیکھتے ہیں آگے آگے
گول گپے نہیں کھانے
وہی تو دیکھتے ہیں آگے آگے پت ہی اب کہاں جانا ہے چاٹ خانے
دل سنا ہے دلی کی چاٹ بہت فیمس ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
چلو پھر دنلی چلتے
چلو بس اتنی سی بات مجھے پہلے سے پتا تھا تمہارا دل کھانے میں بہت جلد پگھل جاتا ہے
ہاں کھانے کے نام سے تو میں دلی بھی چلی جاؤں
اور تمہارا شاپنگ سے اس لیے جلدی من بھرتا ہے تاکہ تمہیں گول گپ پہ ملے ہے نا
ہاں ن بر تو دیکھتے ہیں
ہاں ہاں ٹھیک ہے
ہوں
ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر راستے میں کوئی اچھا کپڑوں کا دکان بھی دکھ گیا نا کہیں اندر نہ گھس جانا تم
ضرور جائیں گے کچھ اچھا دکھ گیا تو میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتی
یہ تو ہے آپ کی ایک بری عدت آپ خود پہ کنٹرول ہی نہیں کر پاتی وہ ہے نا
مجھے شاپنگ کا بہت زیادہ ہی کریز ہے میں نہیں کر پاتی تو نہیں کر پاتی
اور مجھے زیادہ کھانے کا کریز ہے تو چلے پھر چلیے ملتے ہیں پھر ہم مارکیٹ میں شاپنگ کے بہانے چیٹ بھی کھا لے اور گول گپے بھی کھا لے
ہاں ملتے ہیں ویسے تم کتنے دیر میں نکلو گے
بس ابھی آپ کا کال رکھے ریڈی ہوئے اور نکلے گھر سے
ویسے آج کی ڈیٹ تمہارے طرف سے ہے یا میرے طرف سے
چلو ہم ہی دے دیں گے آپ کو ٹریٹ آچ کی کیا ہی کھاؤ گے آپ
سوچ لو چاٹ اور گول گپے دونوں ہی کھانا ہے
بالکل چلیے آ جائیے جلدی سے
ہوں آخر میں رکھ ہی دیتی ہو ملتے ہیں جلدی
اللہ حافظ
اللہف